ہ کال بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور ج اور پت نہیں کس کیا آئی تو یہ ہی آٹو ریجیکٹ مطلب پتا نہیں کیا ہوا یار ریجیکٹ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تھا کہ کال خود ہی پھر میں نہیں کاٹی
ٹھیک ہے میں نے ٹائم دیکھ نہیں ایکچولی میں نہیں ت ت دیکھ لو ہ کیونکہ میں ڈاک تھوڑا کفی پیسٹ کر رہی تھی میں دیکھ اچھا ہمارے ساتھ تو ایسے کوئی پروابلم نہیں ہو رہا سندیپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی
دیکو وہ مجھے کال کرے گا تو اس کے ساتھ پرابلم ہو گی ٹھیک ہے نا اب جو بندہ مجھے کال کرے گا نا اس کے ساتھ
مجھے مجھے بھی لگ رہا یہی پربلم آ رہی رہی ہے
ہ تم سمجا سکتی ہوپ تم بول د نا تو
ہاں اب ایک ایک کال اس کا میرے ساتھ کرواؤ ٹھیک ہے ایک کال کرواؤ اس کا میرے ساتھ میں تو اس سے سچائی پت چل جائے گی پرابلم سچ میں کیا ہے اگر میرے ساتھ کال کنیکٹ ہو رہی ہے تو سمجھو تمہارے دوچا ہو گیا
ایسا کچھ نہیں ہے
سنو سنو آپ کیا کر سکتے ہو تم اس نمبر سے ڈسلیور بن سکتے
نہیں مجھے ریسیور نہیں بننا میں بد میں ریسیور بنوں گا پہلے اپنا اپنا ٹس کمپلیٹ کروں گا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس سے زیادہ پیمنٹ آ رہی ہے
اب تم اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لو سنو میرے سے کرو اور اور اور کیا ڈسائڈ کیا تم نے نام نہیں لینا ن بھی ہم میل کے سات ہی کرو گے میل کے ساتھ فی مل
سب کے ساتھ سب الگ میں تو سب کے ساتھ ہوں ج یہ شروعات تم سے ہوی خاتم میں کم ہو جائےی
نہیں میرے لیے بچا کے رکھنا آج ہم کریں گے پھر کل بھی کریں گے میرے ساتھ ٹھیک ہے
تمہارا کم تارہ بھائی صب تم ختم نہیں ہو رہا بی ف کرو
یار کوئی مجھے بلاک کیسے کر سکتا ہے یا تو اس کے موبائل میں کچھ پرابلم ہوئی ہے یار دو نئے نمبر سے بھی میں نے میسج کیا ہے نا اس کو م اس کے پاس میرا نیا نمبر نہیں ہے وہاں سے بھی اس پہ ایک ہی ٹھیک لگ رہا ہے اس کا مطلب یا موبائل میں کچھ پروابلم آئی تو گر سے لیفٹ کیسے ہوئی وہ ہو سکتا ہے کچھ دقت نہیں ایسا کرے گی نہیں وہ پتا ہے وہ مجھے کیوں مانتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی فسٹ ٹائم تین سال پہے وہ مجھے ملی اور اس کے پاس میں دو سو روپئے بھی نہیں تھے جوائننگ پروسیس کمپلیٹ کرنے کی میں نے اس کو اپنے پیسے سے جوائین کرائی تھی ہاں بہت زیادہ پریشان سب سے وہ مجھے مجھے بہت مانتی ہے سب سے کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو میں اس کو ضرور شیئر کرتی ہوں تو میرا سب میرا دل کرا کرے گی تو نہیں ایسا ہو سکتا کچھ دقت آئی اس کے موبائل میں
ہاں
یہ بھی ہو سکتا ہے نا کیوں کسی کے لیے غلط ہاں
دت فون میں ایشو ہوگا ف کا ایشو
ہاں ہو سکتا ہے ا یار یہ پیسے دینے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں دیں گے کیا اسکین
ایسا کہ بھائی ہمیں پیسے نہیں آئے نا تو ہم کہاں سے دیں
تو کہ تو کام نہیں کر رہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے نہیں ایک اچھا ایک بات بتاؤ ایک ہفتے سے ٹاسک آیا ہے کام نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے تم ہی بتاؤ یار مجھے اب اب غصہ آ رہی ہے سے
ارے یہی تو
تو مت نہیں کوئی کوئی کام نہیں کرے گا تو اس کی رسپانسبلٹی میں نے میں نے نہیں لے کے رکھی نا
ہاں ظاہر سی بات ہے
اور میں بؤ اس لیے زیادہ بنا رہی ہوں پریشر کی اگلے کام میں ہمیں دقت نہ آئے
ہاں ارے نہیں سنو دیکھو اب میںپ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب کی ای س لیت کیا ہے سب کے اس لیے اندر سے بات چلے گی سب کے پاس اچھا خاصا امونٹ آ گیا ہے مطلب اچھا خاصا نہیں دیکھو سنجیپ کا ہم نے دیکھ لیا تھا مطلب ایک ایکڈیڈیٹ کا دیکوں گا سب کا میں اسکرین شاٹ منگا لیتا ہوں میں گروپ میں بول دیتا ہوں لو دوبارہ سے ہے نا
دیکھو اتنا آ گیا ہے کہ وہ چھ سو روپئے دے سکتے ہیں اتنا سب
ہاں نہیں اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے تھانور روپئے ہے ا کے بندے کے ہاں
تو کال کم کی ہوگی اس نے
ہ میں نے بھ ب اپ ٹک خود کمپلیٹ کرو کیا میں کروں گا کیا بھائی میں تو تمہارے جیسے میں میرے ٹس نہیں ہو رہے
ایک بات بتاؤ
ہاں
یہ ہے کہ وہ بولتی ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے ٹیم سے ورہ اپنا خود کا کام کرنا زیادہ بہتر ہے ون سے یہ جملے میں پڑنا بےیکار ہے ارے وہ میڈم بول رہی ہیں م ٹیم کے لیے چھپرا ایسا ڈسکس نہیں کر سکتا
اوکے اوکے اور میں بھی ایک ڈسکس کروں گا آپ اچھا اس کے اندر
بولو
لیکن اس پہ نہیں کریں گے دوسرے پہ کریں گے
اچھا اچھا کل میں گئی تھی پت ہے ہسبینڈ کی کار جل گئی میں کتنی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں تمہیں ایے بیوی ملتی تو پتا نہیں تم کیا کرتے اپنی جیلری لے کے گئی میں ہ ہ میں اور ممی لووں سے چپ آا کر چھوٹی کالا کے پاس وہ پوچھنی کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے تو میں نے کہا شادی میں جانا مھ جویلری منگایا چھوٹے ل بائی کے ساتھ گئی میں میں نے سوچا لاکھ ڈیڑ لاکھ کی بک جائے گی ہاں اور باقی پ بھی تو انہوں نے میری شادی ایک ہفتے بد ہی میری انہوں نے سب بیچ ڈالا تھا نا کو دوبارہ بنوایا انوں نے تو زیادہ بھاری نہیں ہے ہلکا ہلکا چلی ہاں باقی پورا معلوم ہے پانچ تولہ سونا پ گا پورا گولڈ م گا بیس ڈ آ نہیں کر تو زیادہ کا نہیں ہو رہا تھا میکسمم ساری چیزیں تو نہیں رکھی کچھ سلیکٹیڈ چیزیں میں نے ڈالی وہاں پر ریٹ لیا تو ایک لاکھ پندرہ ہزار میں چل رہا ہے شاید تیس ہزار چل رہا ایسے اٹھارہ ایسے ہی چل رہا ہے اٹھارہ کا اٹھارہ کیرٹ
اٹھارہ کیا ریٹ ہے چوبیس نہیں ہے بائیس نہیں ہے
نہیں وہ آج کل جتنی ڈیزائن جتنی فین ڈیزائن آ رہی ہیں نا وہ سب اٹھارہ کیرٹ پہ آتی ہیں آپ آڈر د کے بنوا اب اٹھارہ کرنٹ آ رہی ہے وہ بائیس کیرٹ چوبیس کیرٹ پ نہیں آتی جیلری اس کے لیے آپ کو آڈر د کے بنوانا پڑتا ہے وہ مہنگا ہے زیادہ تر تو لوگ اب اٹھارہ کیرٹ ہی لے رہے ہیں ایٹین کیرٹ وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار میں بتا رہا تھا لیکن پھر فون آیا نہیں ہاں فون آیا بولے نہیں میں نے کہا میں ایک کام کریے میں اپنی جویلری کو بیچ دیتی ہوں ایک لاکھ ڈھ لاکھ تک کی جائے گی اس کے بعد آپ آپ فائنینس کرا لینا گاڑی امیس کو چھوڑو ک م کر اس کو بنوانے سے اچھا ہے میں زیادہ خرچ نکل آیا ہے تو نئی فور ویلر نکال لو بولے ٹھیک ہے اس کے بع پھر ان کا فون آیا بولے نہیں مت مت اس کو مت کچھ کرو میں پیسے کا ہو جائے گا میرے پاس میں انتظام میں نے کہا نہیں میں اس گاڑی کو بننے نہیں دوں گی یہ اب گاڑی ڈیمیج ہو چکی ہے اور اب بیٹھنے میں بھی ڈر لگے گا تو بولے کہیں نہ کہیں سے انتظام ہوگ تو میں نے کہا آپ کو نئی گاڑی نکالنی ہے ہمارا جو ٹاور کا پیسہ آتا ہے وہ ہم نہیں کریں گے اس کو سیدے ایم آئی میں دس ہزار ڈال دیں گے
صحی بات ہے
ہے نا تو وہی میں بول رہی ہوں
ہاں جیلام وعلم السلام جی کہاں جناب ہاں ہ و ستائیس میں کیا ہے اچھا ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا ابھی کر رہا ہوں تو ابھی نمبر سے کال کرتا ہوں دو منٹ تو مجھے دو منٹ دو کال کرتا ہوں آپ کو میں ہاں جی ہاں جی بت آیں جی ہ ہلو سو سنو نا اب تم اتنا آگے آگے بڑھ چڑھ کے مت بڑو اصل میں تم تو اپنی اصلیت دکھا رہے ہو کہ میں ہاں اپنا اصلیت کیا تم نے اپنا پیار اپنے یہ ہمار انسانیت اور جس سے ہم نے قریبی کا رشتہ ہے اس رشتے کی عزت رکھ رہے ہو تم ب بات ہے ٹھیک ہے اور اس عزت کے برابر ہمیں سالہ عزت تو بول کو عزت کی دھول بھی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں نہیں کہہ رہا دیکھو ہاں یہ تو سب یہ ہر عورت کا فرق فرق سمجھ آ جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں اور کون میرے مسئلے میں میرے حالات میں میرے ہوئی نا کہ بیوی بیوی کی اصلیت کب پ ستی جب پتی بیمار ہوتا ہے اور جب پ شمار غریبوں ہے کے پاس ابھی نہیں ہوتا کھانا اور ایسی مشکل میں اس کی اصلیت پت چلتی اب تم نے اصلیت دکھا دی اپنا اصلیت کیا تو پتا ہے انیں تم نے اپنا اپنا پورا فرض آ نہیں تمہاری نیت ایسی ہے ہی نہیں کہ میں دو ج تنا فرم ہےنا تو نوٹ کرا ہے کہ یہ دیکھنا خوبصورتیٹٹ کے بری ہے نا تو وہ چیزیں بھی دیک گئی ا اھے انسان کو م جائے گا جو اچھے نیک دل انسان ہوتے ہیں نا وہ پریشانیوں کے عم میں گرے ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی نہیں گرے ہوتے کہ اپنے آپ سے م دکھانے کے لیے میرا وجود ہے ہی نہیں ہے وہ میری ویلو کرتا ہے نہیں ہے میری ایک الٹی کی بات پے نہیں تو یہاں پہ ادروائز دیکھو انسان تو مدذات کیا سمجھتا ہے پہلی جتی ی بتا دوں گا دوں میں چاہوں گا کہ اپنے بیب داوں لیکن پل ایسا رہ گا کہ مج آگےؤگیج سبتاا مجھے نہیں لگتا کہ می لائف اچھی چلے گی کیکہ میں زیادہ توقع نہیں کرتا ان چیزوں کو لے کر کے
ہاں
ہ لیکن جب میں نے بول د تو ب ز ہے اس پہ عمل ہے اورصل ہے زبان تو یار اگر میں اپنے زمیر سے ہی وہ کر دوں گا کا ہو جائے گا اسے اپنی زمین کو بھی خراب نہیںا بس یہ ہےا چلیے کوئی نہیں ہ بیس منٹ بعد اس کے دوارا اگر نشی سے لگ کے چاہیں تو کر سکتے ہیں ادروائز ابھی ایک ہی ایک راتی بیٹھی ہوگی
فائی مجھے دیکھ کے بتاؤ ہے
ہ سبمٹ کر دیتا ہوں پہلی رپورٹ